سناا
مار مط وہ ہو پیرا تو ہو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و ببرکاتہ
چلے ہز بائی آؤ ٹھیک اچے
بس آپ سنائیں آپ کے بہترین ٹھیک ہے آپ کے عزیز و اقربان ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
اور سن ہے جاب کی دلچسپی جاب کی دلچسپی لگ رہی تھی ا اب کی زندگی میں وہ کیسے چل رہی ہے آپ کی دلچسپی
بہت ہی اچھی چل رہی ہے ویسے آپ کی دلچسپی کیسی چل رہی ہے
ویسے تو میں اتنا بھی خاص نہیں ہوں لیکن جی میں لیکن جی بالکل جی جی میں خاص نہیں لیکن میں تحفے قبول کرتا ہوں میں سے اگر آپ کو کسی کو تحفہ بولنا ہوا دینے کے لیے تو مجھے سکتا ہے
اوکے تعریف کرنے کے لیے شکریہ ہاں
جی بالکل چلیے میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں جو میری خاصیت کو آپ کو ثابت کرے گی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ررشاداد ارشاد
کر رہا کیا تھا میں ایک بار اپنی زندگی میں عام دن کی طرح صبح اٹھا صبح بہت ہی سویرے اٹھا میں میں نے اچھھیے سے پانی پیا اور ورزش کرنے نکل گیا
ہاں
اب جیسے ہی میں ورزش کرنے نکل گیا میں نے ورزش کی طاقت حاصل کر لی اھ
ٹھیک
اب بولو گے آپ کون سی طاقت میں نے حاصل کی
ہاں
ورزش سے میں نے طاقت پت کون سی حاصل کی میں نے اڑنے کی طاقت حاصل کی ورزش سے
لی اڑنے کی طاقت اللہ ماشاء اللہ
اب میں ادھر سے برابر اپنے گھر کے باہر تک اٹھ سکتا ہوں
ٹھیک ٹھیک
وہ بھی ایک ہی چھلانگ میں
ٹھیک ٹھیک
بس وہ میں ہوا میں کچھ دو یا تین سیکنڈ رہتا ہوں لیکن پھر جب واپس زمین پہ آتا ہوں
اچھا ٹھیک
جی تو آپ کو پت ہے میں بچپن سے تندرستی کرتا آ رہا ہوں اور میری جو خاصیت ہے میری جو خوبصورتی کا راز ہے وہی تندرستی ہے
ہاں لگ ہی رہا ہے آپ کی فیس کو دیکھ کر آپ بہت ہی خوبصورت اور ہینڈ
اتنا نورانی اتنا خوبصورت اتنا تبسم والا چہرہ میرا
ہاں میں نے آپ کی ماروتی کے بارے میں سنا تھا
جی بالکل میں ہوں اتنا خاص آپ کیا ہی کر سکتے تا ہوں میں میر ج اتنا خاص تو ہے ہی نہیں کوئی
میں نے سنا آپ نے چار گولڈ میڈل سوئمنگ میں جیتے اور تین گولڈ میڈل سائ میں جیتے اور ایک ران کھیلا
جی ویسے تو میں اپنی تعریف خود نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تحفے قبول کرتا ہں اور توپ تو پریےنے ہوں گے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے میں نے آپ کی تعریف کی نا ابھی
جی بالکل اب تحفے اگر دینے ہوں گے تو میں میں قبول کرتا ہوں آپ مجھے بولیے گا
آپ نے جے ڈبلو ایڈوانس کریک کیا تھا اور آپ
جی جی بالکل تب میں بچہ تھا ایک حساب سے تب مجھے علم نہیں تھا کہ یہ بھائی ایگزام کیسے کام کرتا ہے لیکن تب میں نے ان کو کریک کر دیا
ہاں میں نے سنا میں نے سنا آپ نے اس آفر کو کوئی یہ کیا ریجیکٹ کیا
رد کر دیا جی بالکل جی
نہا قبول کرتے
تو جی بالکل تاہ مش بعات بولیے
ہاں
آپ ورزش کرتے ہیں
بہت زیادہ
مجھے تو نہیں لگتا اب کجھ اتنا پیڑ بڑا ہے
نہیں یہ ایبز ہے ایبس یہ بسکٹ ہے بسکٹ
جی میں بھی پڑھنے والا انسان ہوں میں بھی لا علم نہیں ہوں میں بھی علم دار ہوں تم مجھے پتا ہوں گی کہ
میں بھی عالم ہوں
جی آپ کا تو نام ہی عالم ہے بس آپ کو علم ہی کسی کا نہیں ہے
ہاں وہ بھی ہے
ہاں تو مجھے آپ بات بولیے جو آپ تندرستی حاصل کرتے وہ کہاں پہ کرتے ہیں اور کیسے حاصل کرتے اور کتنی گھر میں حرارت میں حاصل کرتے ہیں جی پہلے ہی جھوٹ بول رہے آپ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے بڑے سے بات ک مشہور بولنے میں
نہیں سچ میں میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں
جی یہ تو میرا جاب ہے میں چار بجے اٹھتا ہوں سب کو پتاہ ہے لیکن اب چار بجے اٹتا تو یہ مطلب یہ کیسے ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ صبح اٹھیں گے نا چار بجے اس کو اگر آپ صبح چار بجے اٹھیں گے نا اس کو چار بجے صبح نہیں بولیں گے اس کو رات کے چار بجے بولیں گے آپ ایسے انسان ہیں آپ کے لیے پورا دن ہی چینج بدل دیں گے
نہیں نہیں اس کے لیے شکریہ جب میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں نا ہ جب میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں نا
جی پھر سے جھوٹ
میں سنت پڑھتا ہوں نماز کی کیا
جی فرض کے با گ س فرض نہیں پڑتے
ہاں
جفا فرض نہیں پڑھتے صرف سنت پڑتے ہیں
نہیں پہلے سنت ہوتی ہے نا کیا ہوا آپ کو
ارے مجھے پتا ہے لیکن آ اپنے کہا میں سنت پڑتا ہوں
پھر پڑھتا ہوں نا سنت کے بعد جاتا ہوں چل کے مسجد کی طرح ادھر پڑھتا ہوں فرض کیا کرتا ہوں
جی کتنی ررکت ہوتی ہے
کتنی رکعت ہوتی دو رکعت ہوتی
اب جی آپ کو بورا پت ہے غلط جواب چار رکاعت ہوتی ہے دو سنت اور دو فرض
ہاں میں نے فرض کا بولا تھا شاید آپ کے دماغی سولت
کو پتا نہیں ہوتی ہے
تو بھی بگڑ گیا ہے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت
بولے اب آپ کو اب یاد تو نہیں ہوتا ہے اور آپ وہ نے بول رہے دیکھے آپ جھٹ کپڑتا فاش میں نے کر لیا ابھی
یہ پتہ ہے آپ کی ایج ہو چکی ہے آپ ابھی بزرگی کے بزرگی کی سے گزر رہے ہو مجھے لگ رہا ہے
ہوں لیکن میں تندرست بھی بہت ہوں میں آپ سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہوں آپ سے آپ آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں
ساتھ لیے چلے جائے گا
آپ ہوا میں اٹھ سکتے ہیں
ہاں
ہاں کیسے اٹھ سکتے ہیں
اگر میں جمپ مارتا ہوں نا میں بارہ سیکنڈ رہتا ہوں ہوا میں آپ اڑتے ہو لیکن تین سیکنڈ رہتے ہو ہوا میں
جی وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا تاک کہ مجھے آؤ آپ مجھ پے شک نہ کرے اصل میں بت کتنے رہتا ہوں میں
ہاں
میں اصلی میں پچھلی بار جب میں اڑنے گیا تھا میں تین مہینے کے بعد بعض زمین پہ اتر ہوں
اچا ٹھیک مجھے لگتا ہے آپ اڑی جاؤ ہمیشہ کے لیے
نہیں وہ ویسا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ گھر میں ہوتا ہے اور کام میں بھی ہوتی ہے اور خود کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے
صبح ڈوم فرسٹ ڈےین ہوتا ہے نا
جی بالکل میں اتنا بھی خاص نہیں ہوں لیکن اب تحفے قبول ہی کر لیتا ہوں میں آپ کے اگر آپ دیں گے
ٹھیک ہے کہ آپ کو کیا چاہیے تو پھر میں آپ بتاؤ
جی مجھے بس دو تین گاڑیاں اور ایک دو جہاز چاہیے بس آپ کے لیے ات ہی کافی
ہاں گاڑی آپ کون سا جہاز چاہیے آپ کو
جی جی نہیں مجھے ایف سک چاہیے مجھے اچھا سا ٹریول پیسنجر جو پرائیویٹ جیٹ والا جہاز ہوتا ہے اور وہ بھی گولڈ کوڈٹ مجھے چاہیے سونے سے پورا بھرا ہوا جہاز چاہیے مجھے وہ
ٹھیک ٹھیک سونے سے بھرا ہوا جہاز ٹھیک ٹھیک اور گاڑی آپ کون سی گے
توم مھے گاڑیاں چاہیے ایک تم مجھے چاہیے ایک تو مجھے چاہیے گاڑی میں سے مجھے اچھی سی گاڑی چاہیے آڈی چاہیے مجھے
ٹھیک
اور مجھے چاہیے جو آپ کہتے ہیں نا اس گاڑی کو کیا کہتے ہیں گلی متان گاڑی گلی متان گاڑی
اچھا ٹھیک
جی وہ بھی چاہیے مجھے اور مجھے ایکروڈو بار بھی چاہیے
کیا
ایک کروڑوں بار بھی چاہیے مجھے
اچھا
جی یہ اپنے نام تو سنے ہوں گے بس ایسے ہی کیونکہ اتنے اعلی گاڑی کے نام ہیں جو اپ جہاں آپ بچپن میں نہیں پہنچ پائیں گے آپ کو ادھر پہ کام ان کی صفائی کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی بڑی نوکری کرنی پڑے گی
ہاںاں
جی بالکل مجھے آپ بولیے آپ کی بزرگی کے دن کیسے چل رہے ہیں
ہوگا آپ کو پتا ہے
کیا
آج آپ کو جلدی سونا ہوگا یہ تو صرف آپ سپنے میں آپ کے خواب میں صرف پورا ہو سکتا ہے
ہچ جی وہ بات ہے لیکن ان شاء اللہ میں ایکنی پوری کامیابی حاصل کر کے دکھاؤ گا
آ بس بچ آپ کی زندگی بچ گئے ہی چار دن اس میں تو نہیں ہوگا اب آپ کو نیکسٹ جنری نیکسٹ
ان ہی چارج دن میں میں اپنی پوری زندگی بدل لوں گا انسان جب ایک بار سوچتا ہے تو وہ پوری زندگی بدل سکتا ہے انسان کی طاقت اس کی سوچ ہے میرے دوست بزرگوں جب انان جب انسان ج جی
سوچتا ہے تو بد سکتا ہے جب بڈھا سوچتا ہے نہیں بدل سکتا
جی بڈھا تو ہم سوچیں گے ہی نہیں انسان انسان ہوتا ہے چاہے بڈھا ہو یا بچہ ہو جب انسان ایک اچھاھا سوچتا ہے کوئی بھی تو وہ پوری دنیا بدل سکتا ہے ایک چیز ہی جم مسئلہ ہے انسان جب سوچتا ہے تو دماغ کا استعمال کرتا ہے لیکن ن آپ پاس تو دماغ ہی نہیں آپ کیسے سوچیں گے
ہ ہ ہ
جی آپ کے پاس سے دماغ ہی نہیں ہے
مجھے لگتا ہے میں آج شام کو آپ کا ایک درخواست لکھوں گا آپ کے والد سے صاحب کو اس میں میں لکھوں گا بولوں گا یہ آپ کا بیٹ آپ کے بیٹے کی عمر ہو چکی ہے یہ فون پہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے
جی
میں بولوں گا ان سے یہ فون پہ واحت بات کر کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے
جی آپ پھر ایک کام کریے آپ مجھے تحفے دے دیجیے اور تاکہ جو میں ہ میں آپ کو پریشان نہ کر سکوں اور میں بھی خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکوں
ہاں میں آپ کو شام کو میں آپ کو آج شام کو تین ٹافی دوں گا ایک چوئ گا ایک ایل فلپی اور دوسرا
جی چلیے شکریہ آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا اتنا میرے اس بارے میں آپ نے یہ تکلیف اٹھائی آپ نے
نہیں تعریف کے لیے شکریہ کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا
بولے جو آپ ہے آپ کے بزرگ یہ دن کیسے جر رہے ہیں
بہت ہی بڑھیا میری بزرگی کے دن بہت بہت ہی بڑھیا چل رہے ابھی میں صبح اٹھتا ہوں تین بجے
کے بیٹے ہے جو آپ کی جو آپ کی بہ ہے وہ آپ کو مطلب کام کرواتے ہے بر تن دھلواتے ہیں صفائی کرواتے ہیں کیا میں نے سنا ہے سچ سنا ہے پھر جھوٹ سنا
یہی نہیں نہیں ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو کہاں لگا ہے فون ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو
ہاں
ہیلو ہیلو ہیلو
بولیے بولیے چلیے پھر آپ سے باتیں ہوتی رہے گی آپ بھی اچھے سے رہیے اللہ حافظ
ہاں ہاں ہیلو ہلو گرہنیا آج رہہنں ہیلو ہیلو
یہ فون تو کٹ نہیں دے رہا ہے
ہمارا بھی نہیں کاٹ رہا ہے ب